تو
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک آپ ٹھیک ہو صحت ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ کےگھر میں سب ٹھیک ہے
شکر الحمد للہ تو آج کا ٹاپک جو ہے صاف صفائی کے بارے میں
اچھا ٹھیک ہمم صاف صفائی کی اہمیت پر بات کریں گی صفائی ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے
بالکل صاف رہنے سے ہم صاف رہنے سے ہماری طبیعت اچھی رہتی ہے اور ہمارا ذہن بھی ٹھیک رہتا ہے
ہمیں روز صبح اٹھ کر منہ دھونا دانت صاف کرنا اور نہانا چاہیے اس سے ہمارا روٹین رہے گا اچھا اور صفائی پہ بھی
ہ جی ہاں صاف کپڑے پہنے سے ہماری عادت بھی اچھی بنتی ہے
کیا آپ اپنا کمرہ صاف رکھتی ہے
ہاں ضرور وہ تو ضروری بات ہے وہ تو میں رکھتی ہوں صاف کمرہ رکھنے سے ہمیں ڈسپلن ہمارے اندر ڈسپلن بھی زیادہ ہو جاتا ہے
ہمم میں بھی اپنا اسکول بیگ اور اپنی چیزیں ہمیشہ صاف اور ٹھیک سے رکھتی ہوں
ہمم اسکول بیگ بھی ہمیں صاف سترا رکھنا چاہیے
بالکل اسکول میں بھی ہمیں صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے ہر جگہ ہمیں اپنی صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے
اگر اگر ہمیں کہیں پر ڈسٹ بن کے نیچے اگر کچھ گندا دکھے تو ہمیں وہ گندی چیز ڈسٹ بین میں ڈال لی چاہیے تاکہ وہاں کا جو ماحول ہے وہ صاف رہے
بالکل کھانے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے
جی ہاں اس سے جامز دور رہتے ہے اور ہم بیماریوں سے بھی دور رہتے ہے
روز صبح اور رات میں برش کرنے سے صاف صفائی کا حصہ بہت ضروری ہے
ہاں صحیح بات ہے اور ہمیں اپنی ناخون بھی کاٹنے چاہیے تاکی جو ناخونوں میں گندگی رہتی ہے وہ ہمارے منہ میں نہ جائے
بالکل گھر کے آس پاس بھی صفائی رکھنی ضروری ہے
سڑک پر بھی سڑک پر یا پارک پہ کچرا دکھائی دے تو وہ بھی ہمیں صاف کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے
بالکل پلاسٹک کی بوٹلس اور وہ آمم ہمیشہ ڈسٹ بن میں ڈالنی چاہیے
آمم اگر اگر ہر انسان صفائی کا خیال رکھے تو ہمارے لیے ہی ضروری ہے اس سے ارد گرد کا ماحول صاف رہے گا
بالکل صاف ماحول سے ہوا بھی صاف رہتی ہے
ہاں ہم آ ہم جو پانی پیتے ہیں جو ہم گندگی ڈالتے ہیں اس سے وہ پانی بھی خراب ہو جاتا ہے تو ہماری ہی یے ذمہ داری ہے کہ ہر چیز کا خیال ہم ہی رکھیں
بالکل صاف اسکول اور صاف گھر میں رہنا سب کو پسند ہوتا ہے اگر گھر صاف ہو اگر اچانک سے مہمان آ جائے تو وہ بھی بولتا ہے کی نہیں صفائی ضروری ہے اور اس کو بھی اچھا لگتا ہے کی نہیں انہوں نے صفائی کی ہے اور یہی ضروری نہیں ہے اپنی صحت کے لیے بھی صفائی بہت ضروری ہے تی ہے اور اسلام میں بھی ہے کے صفائی نصف ایمان ہے
ہاں وہ صحیح بات ہے اور ہمیں چھوٹے بچوں کو بھی یے سیکھانا چاہیے کے صفائی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے
بالکل اچھی عادتیں بچپن سے ہی شروع ہوتی ہے
صاف صفائی سے انسان تندرست رہتا ہے اور ہر خوشی اپنے کام پر ہر خوشی ہم اپنے وقت پر کر پاتے ہیں
اسی لیے کہتے ہیں صفائی نصب ایمان ہے آج سے ہم وعدہ کرتے تےہے کی ہم اپنے گھر اسکول اور آس پاس کے ماحول ہمیشہ صاف رکھیں گے
ہ اور ہم کبھی کبھی کچرا نہیں فینکے کچرا ادھر اودھر نہیں فینکیں گے کیونکی یے ہمارے ہی ماحول پے گندا اس سے ہمارے ہی ماحول پے گندا اثر پڑتا ہے
ہم دوسروں کو بھی صفائی کی اہمیت بتائیں گے
تو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے تھوڑا زور سے بولو
میں بول رہی تھی اور ہم کبھی بھی کچرا ادھر اودھر نہیں پھینکیں گے
ہاں ہم دوسروں کو بھی صفائی صفائی کی اہمیت بتائیں گے انشاء اللہ جب ہر انسان صاف صفائی کا خیال رکھے گا ہ تو ہمارا مستقبل بھی روشن ن اور خوبصورت بنے گا
بالکل ہم آپ اپنا کمرہ صاف رکھتی ہو
ہاں وہ میں رکھتی ہوں کیونکہ اگر میں اپنا کمرہ صاف رکھوں گی تو خود ہی میں باقی چیزیں بھی صاف رکھوں گی کیونکہ پہلی نظر ہمارے کمرے پہ ہی پڑتی ہے
ھم اور اس اپنی چیزیں اگر مطلب ہووںگی نا اپنی اپنی جگہ پھر ڈھونڈنے بھی ڈھونڈ نے میں بھی آسانی ہوتی ہے
ہاں وہ تو صحیح بات ہے
ہاں
اور میں نے ایک دن اس کے لیے بھی رکھا ہے مطلب ہفتے میں دو دن میں کپڑے دھونے کے لیے رکھتی ہوں اس سے کیا ہو جاتا ہے مجھے ا ملب زیادہ پھر ڈسپلن رہتا ہے کیونکہ کپڑے اگر ہمارے صاف ہوں گے اسی سے ہم کیا کرتے ہیں پھر ہمیں پتا چلتا ہے دوسرے کی نظر پہلے کپڑوں پہ ہی پڑتی ہے
ہ صفائی ہر انسان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے صفائی صرف گھریا کپڑوں کی نہیں بلکہ اپنی جسم دل اور ماحول کی بھی ہونی چاہیے صفائی سے صحت اچھی رہتی ہے اور بیماریاں کم ہوتی ہے
اج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سکول اور آس پاس کا ماحول ہمیشہ صاف رکھیں گے
بالکل اگر ہم اپنا گھر اسکول گلی اور بازار صاف رکھے تو ماحول بھی خوبصورت لگ تا ہے اور مچھر مکھیا اور گندگی سے پھیلنے والی بیماریاں سے بھی بچے بچتے ہیں
ہاں بالکل صحیح یہ تو ہماری ہی ذمہ داری ہے اگر ہم ہی اس کو ماحول کو گندہ رکھیں گے آگے چل کے ہماری نسلیں ہی خراب ہو جائیں گی
ہوں ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ کچرا ڈسٹ بن میں ڈالے پانی کو گندا نہ کرے اور پبلک پلیسز کو صاف رکھے چھوٹی چھوٹی عادتیں جیسے ہاتھ دھونا روز انا نہانا اور اپنے آس پاس صفائی رکھنا ایک صحت بد معاشرہ بناتا ہے
ہاں صحت سے ہی ہمارا سارا ملب روٹین چلتا ہے اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو ہی ہم دوسری دوسری چیزیں دوسری ملب دوسری چیزوں پہ دھیان دے سکتے ہیں اگر ہمارا ہماری صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم کسی اور چیز پہ بھی دھیان نہیں دے سکتے لہذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ پہلے ہم دھیان کس پہ رکھے اپنے ارد گرد کے باحول پہ
بالکل صحت ہی ہے مطلب جب صحت ٹھیک ہوگی تب ہم باقی کامےکر پائیں گے جیسے مطلب ہم اپنی پڑھائی پہ مطلب اچھے سے یہ نہیں کر پاتے فوکس کیونکہ ہماری صحت ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس لیے پہلے صحت ہونی چاہی سب سب خاہش صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری اور اچھی تہذیب کی نشانی ہے اگر ہر شخص صفائی کا خیال رکھے تو ہمارا معاشرہ زیادہ صحت بہت خوبصورت اور خوشحال بن سکتا ہے
ہاں اور یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے اگر ہم ا خود ابھی سے عادت مطلب اپنے اندر ڈالیں گے تو ہمارے جو چھوٹے ہیں وہ ہم پہ ہمارے ملب ہم پہ ہی نظر رکھتے ہیں تو وہ جو ہم کریں گے وہی وہ بھی سیکھتے ہیں وہ آگے جا کے وہی چیزیں کریں گے
همم صفائی صحت مند زندگی کی بنیاد ہے صفائی سے بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے صاف ماحول انسان کو خوشی اور سکون دیتا ہے صفائی سے گھر کی صفائی سے بچوں کی صحت بہتر رہتی ہے
ہاں
او
ہمیں پانی کو بھی گندا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم پانی کو گندا کریں گے پانی میں بھی بہت ساری جانور مطلب بہت سارے ایسے جانور ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں جو جن کی وہی دنیا ہوتی ہے اگر ہم پانی کو گندا کریں گے تو ان کا گھر تباہ ہو جاتا ہے
بالکل ہر دن کی چھوٹی چھوٹی صفائی بڑی بڑی مطلب بڑا نتیجہ دیتی ہے اگر ہم روز روز چھوٹی چھوٹی صفائی کرے اگر ہم کسی جگہ چل رہے ہیں یا کسی پارک میں ہمیں کچھ دکھے تو ہمیں وہ اٹھانا چاہیے جیسے وہ پیک کٹس رپپیرس پھینگتے ہیں وہ اٹھانا ہے اور ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے اور اگر ہم خود کچھ لے جا رہے ہیں کھانے کے لیے وہ بھی ہمیں ڈسٹ بن میں ہی پھیکنا ہے صفائی اپنی اور دوسروں کی صحت کی حفاظت ہے اگر ہر انسان صفائی کو اپنی عادت بنا لے تو ہمارا گھر موحلہ شہر اور پورا ملک صحت مند خوبصورت اور تاریخی یافتہ بن سکتا ہے
خاص طور میں خاص طور پہ میں ایک بات بولوں گی پلاسٹک کی بوٹل اور ریپ پرس ہمیشہ ڈسٹ بن میں ہی ڈالنی چاہیے کیونکی جو پلاسٹک ہوتا ہے اس کی کیا اس کی بہت زیادہ لمبی عمر ہوتی ہے اگر ہم اس کو زمین میں بھی دفن کر تے ہیں تو وہاں پر بھی وہ ویسا ہی رہتا ہے میں آپ کو ایک مثال بولوں گی اگر ہم پلاسٹک کو زمین میں رکھتے ہیں دس دس دن یا ایک سال کے بعد اگر ہم وہاں سے وہ نکالیں گے وہ بالکل ویسا کا ویسا ہی رہے گا تو ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم وہ جلائیں گے جلانے سے اس کا جو دھواں ہوتا ہے اس سے بھی ماحول گندا ہو جاتا ہے اس سے اچھا یہ ہے اگر ہم کوئی چیز لیز وغیرہ کھاتے ہیں یا کچھ بھی وہاں کا جو ریپرز جو گندگی نکلتی ہے وہ ہمیں اسی وقت کا ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہیے اس کی جگہ بالکل وہی ہے ڈسٹ بن ہی ہے
ہاں آج کی گفتگو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا کچھ آ پ نے بتایا اور کچھ میں نے ہم وعدہ کرتے ہیں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں گے
بالکل چلو اللہ حافظ
اوکے اللہ حفظ